الحمد للہ اللہہ کا شکر خ رتے ہے اور جناب آپ خیریت پہ ہو
جی جی الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں اور آپ کے والدہ میں خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ ہمارے والدین بھی سب خیریت سے ہے اللہ کا شکر ہے اور آپ کے والدین خیریت ہیں
جی جی بالکل بالکل صحیح ہے اللہ کا فضل ہے اور جناب بتائے موسم کیسا ہو رہا ہے جناب
جی موسم جو ہے بے شمار ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہے نیم کی پت جو پیڑوں کے جو پتا ہے ایک پتے تک نہیں مل رہا ہم پیڑ کے چھائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتا کا ایک پتا بھی نہیں مل رہا پیڑ کا ایک پتا بھی
اللہ اللہ حفاظت فرمائے شدید گرمی سے اللہ ہی حفاظت فرما سکتا ہے جناب گرمی کی سختی سے فرمائےائے یہ کہ نہیں جی اور بتائیں جناب کھانا وغیرہ ہو گیا جناب
جی ہم نے کھانا کھا کر جو ہے ابھی چکن جی بناتے آج لیکن ٹائم نہیں ملا ہم نے جو ہے آم کا امرت بنایا ہے الحمد للہ عام کمرے سے ہم نے ابھی ائے تھے تین بجے تقریبا بنایا تھا ہمارے لائبہ کا دیکھیں گھر والے نے تو بنا کر جو ہے فریج میں رکھا ہے تھوڑا ٹھنڈا وغیرہ ہو جائے تو جو ہے ہم پینے ماشاء اللہ بہت اچھا بنتا ہے ہماراری گھر والی کام کامرد بہت اچھا اچھا بنااتتی ہے
چلیے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اللہ کا فضل ہے دیکھیے گھر میں جو کھانے بنتے ہیں جناب بہت ہی عمدہ قسم کا بنتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے کہ گھر کے کھانے میں جو ہے تندرستی ہوتی ہے اور گھر کے کھانے بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لوگ قاعدے سے طور طریقے سے کھائے اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی بجائے مطلب کہ باہر کے نہیں کھائے باہر میں مطلب کہ باہر کے کھانوں سے لوگ بیمار پڑتے ہیں کئی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے ہماراری جس
ص کرنا آپ کا بھی بالکل ص کرنا ہے دیکھیے انسان کو جو ہے گرمی اگر زیادہ ہے تو الحمد للہ اس کی کنجی کا استعمال زیادہ ہے جیسے کہ ہم جو ہے ہمارے جناب الحمد للہ ماشاء اللہ ہم جوہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں جو کی نماز کے بعد میںکنجی بناتے ہیں ماشاء اللہ چکن جی پینے بہت شاندار اچھی طریقے سے بناتا
بالکل بالکل صحیح بات الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب- اس شدید گرمی میں نیبو پانی مل جائے- تو بات ہی الگ ہوتی ہے کہ نہیں- جی گرمی کے موسم سب میں نیبو پانیی مل جائے ٹھنڈے- ٹھنڈے- ٹھنڈے- تو اور سمجھیے کہ گرمی میں مزہ آ جاتا ہے گرمی کے موسم میں بھی مزہ آ جاتا ہے- بالکل- بالکل صحیح بات ہے جناب- دیکھیے گھر کے کھانے لوگوں کو زیادہ تر گھر کے کھانے ہی استعمال کرنی چاہیے جہاں تک ہو- کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر کے کھانے کیونکہ مطلب کہ گھر کے کھانے میں کوئی زیادہ مسالے کوئی زیادہ تیل نہیں ملا ہوتا ہے- اسی لیے گھر کے کھانے مطلب کہ اپنے گھر کے آدمی بناتے ہیں یا گھر کی عورت- بناتی ہے تو اللہ کا شکر ہے بڑھیا صاف سے صاف ستھرائی سے بناتے ہیں- بناتی ہے اور کیا کہ باہر کے کھانے میں کوئی مطلب کہ یہ- امکان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بنا رہا ہے- نہیں بنا رہا ہے اس کا ہم کو معلومات نہیں ہوتی- ہیں کہ مطلب کیا کس طور طریقہ سے اس کو پکایا ہے-
بے شک بالکل صحیح فرمایا دیکھیے گھر کی گھر جو- کھانا بنتا ہے الحمد للہ- وہ ہماراری گھر ہماری آنکھوں سے، اور ہمارے ہاتھوں سے- بنا ہوا ہونا رہتا ہے لاجواب اور ایک- اچھی کوالٹی کا بنتا ہے اچھا تیل ڈالتے ہیں اچھی کوالٹی کا- اچھی کوالٹی کے مسالے ڈالتے ہیں- اور جو ہے پانی کو دیکھ لو آپ پانی جو ہے اچھا دیکھ کے ڈالتے ہیں اچھا نہ ہوا- کترا وغیرہ نہیںا اور باہر جو ہے باہر جو ہے بناتے ہیں- ٹلوں پہ تو دیکھیے یہ پانی وغیرہ- ا کو مطلب گور س کر اتنا دھیان نہیں دیتے پانی کے اندر- کہ کوئی کچرا کوئی کیڑا یا کوئی مچھر پڑا ہوا اس کے اندر یہ جلد بازی میں جو ہے ڈال دیتے ہیں- جلد بازی میں ہم نے دیکھا ہے کہیں بار جو ہے پانی کو دیکھ- نہیں چھانتے نہیں پانی جیسا ہے اس کو ڈھک کے نہیں رکھتے- اب روڈ پر جو ہے سادن نکلتے ہیں ان کی دھول مٹیاں اڑتی ہے اور پانی کے اندر جا- چ چلی جاتی ہے اور اس میں بیکٹر پھیل جاتا ہے- اور جو ہے لوگ ب اس کو بڑے سواس سکھاتے ہیں دیکھیے تھوڑا دھیان رکھے- کان کو آپ دیکھے کہیں پر بھی آپ- نہیں اگر آپ کی نظر میں اچھی ہے کوئی ہوٹل- کہ ہاں بھائی یہ ہوٹل اچھی ہے اور یہ صاف صفائی کا خاص طور پہ دھیان رکھتے ہیں- تو دیکھیے آپ کھا سکتے ہو اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن بنا- ہوٹل پہ جو ہے آپ نہیں جائ اگر جائ تو پہلے دیکھے- اس کا دیکھی ہستان کو دیکھتے ہوئے پتا لگ جاتا ہے-
جی- جی، بالکل -بالکل درست فرما آپ جی- جی ماشاء اللہ دیکھیے بہترین کھانا ہوتا ہے لذیذ کھانا ہوتا ہے- ج ہاں اللگ شکر اللہگ فضلہ جنا آپ- کہ یہ گھر کھانے میں صحت ہے عمدہ ہے صحت ہے تندرستی ہے باہر کے کھانے میں مطلب مطلب کہ یہ ہے کہ زیادہ تیل والے مسالے والے ہوتے ہیں تو پھر کیا آئے گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہ ہم تو مزے مزے میں کھا لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں کیا ہے کہ بیماری ہوتی ہے پھر بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہے کہ نہیں
صحیح فرمایا آپ نے بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے صحی
پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے جی
صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے اگر کبھی ایمرجنسی میں ہو جاتا ہے کبھی مانو کہ ہم مہمان وغیرہ آئے کوئی اچھا ہوتی ہماری دیکے انسان کی باہر کے کھانے کی بھی کبھی کبار اچھا ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتی ہے لیکن جو ہے آپ اگر کبھی کبھار آپ کی اچھا ہوئے تو پہلے دیکھیے دیکھیے دکان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے پوچھیے لوگ باغوں سے اور دیکھیے بھائی کہ اچھا صاف صفائی کا کھانا بناتا ہے تو دیکھیے پھر آپ اس کا استعمال کرتا ہے آپ عال سکتے ہو کھا سک ہو کھانا باقی کوزی ہے کہ آپ اپنے گھر پر ہی الحمد للہ جیسے گوٹ وغیرہ بنتی ہے گوٹ وغیرہ کر کے گھر پہ ہی بن گھر کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب جی جی کیونکہ گھر کا کھانا دیکھیے گھر کے کھانے میں لوگ یہ ہے کہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ موسم کے حساب سے کھانے بنتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اب باہر کے کھانے میں کیا بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے وہ تو باہر میں کھے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں اگر بھوکے ہیں سفر میں جا رہے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ گھر میں جو موسم کے اعتبار سے کھانا بنتا ہے نا جیسے گرمی کا الگ کھانا بن رہا ہے سردی میں الگ کھانا بنتا ہے اور پھر بارش کے موسم الگ بنتا جیسے بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے تو چائے پکوڑے جاتے ہیں یہ طرح طرح کے مطلب کہ پکوان ہوتے ہیں گھر کا اور بہترین ہوتا ہے ہ یہ مطلب کہ یہ کوشش کرنی جائے کہ اگر ہم سفر میں بھی جائیں تو گھر کے کھانا ہی پیک کرا کر لتے لے جائے اس سے کیا ہے کہ مطلب کہ بہتر ہوگا کیونکہ خاص کر کے ریل گاڑی میں تو بہت زیادہ مطلب کہ کھانا کس طرح دیتا ہے آپ کو تو پانی یہ پت ہی ہے ریل گاڑی کا پانی استعمال ہوتا ہوگا کھانے بنانے میں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
جی
دیکھیے جناب جو ہے ہممییں ہر چیز مطلب سوچ سمجھ کے دیکھ کر ہر چیز کا استعمال دیکھیے پہلے ہمارے یہاں دیکھیے کوئی س بھی چیز ہم استعمال کریں دیکھیے سمجھیے اچھی کوالٹی کی ہے یا خراب ہے سب جا کے جو ہے ہم اگر بازار میں بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے گھریلو گھریلو کاؤ گھریلو کام کے لیے کچھ سامان لے کے آتے ہیں جیسے کہ سبزی وغیرہ بنان کے لیے کوئی مسالے وغیرہ لے کے آتے ہیں تو دیکھیے مسالے جو ہے ہم تھوڑا دیکھے وہ ڈھکے ہوئے ہیں بڑھیا ہے اور دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے یہ ملاوٹی کر دیتا ہیں یہ جیسے کہ مرچی کے اندر کئی بار دیکھا ہوگا آپ نے جو لال مرچ ہوتی ہے نا اس میں کب یہ دھنیا مکس کر دیتا ہیں تو مٹی کا کلر بھی مٹی کا کلر بھی الگ دکھتا ہے اور یہ بول دیتے ہیں کہ لال مرچی ہے یہ والی یہ یہ مطلب یہ تین سو روپے کلو والی ہے اور یہ والے لو ہیں تو یہ ڈھائی سو ہے اور اس سے ہلکی والے لوگ ہیں یہ دو سو ہے تو مطلب وہ ڈھائی کے دوستوں والے دیتے نا دو سو والی میں زیادہ مکس ملاوٹ کرتے ہیں یہ ڈھائی سو میں کم کرتے ہیں اور تین سو مطلب ملاوٹی کل ملا کے ملاوٹی مسالے کرتے ہیں تو دیکھیے اگر آپ جو مسالہ وغیرہ بھی پسوائے تو مرچی لے کے آئیے مرچی مطلب اور دھنیا لے کے آئیے اپنے ہاتھوں سے مکسی میں پیسوائیے
بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے جناب بے شک جی جی اپنا مطلب کہ گھر کا پیسا ہوا مسالا ہی صحیح ہوتا ہے باہر کا کیا کہ ب باہر کا مطلب کہ اس میں صحیح بات ہے بالکل صحیح فرمائے کہ مکس ہوتا ہے اس میں پتا ہی نہیں چلتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کتنا مطلب کہ پیور ہے کتنا ملاوٹ ہے کہ نہیں
صحیح فرمایا نے بالکل صحیح رہا
ہاں گھر کا مسالہ ہی زیادہ استعمال کریں اور گھر کے کھانے میں مطلب کہ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ مسالحہ زیادہ تیل مطلب کہ نقصان دہ ہے اسے کب استعمال کریں جی جی
ہم استعمال کریں ان چیزوں کا اور دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم جو کھانا وغیرہ بناتے ہیں پبزی وغیرہ بناتے ہیں تو کئی بار جو ہے ہم کتنا تیل ڈال دیتے بہت زیادہ ابھی م سے زیادہ ڈال دیتے ہیں تو دیکھیے غلط ہے مرچ وغیرہ کم سے کم ڈالے دیکھیے زیادہ مرچ بھی ہمارے لیے بہت نقصان ہے
بالکل بالکل صحیح بات بالکل بالکل بہت نقصان سے بالکل بکل صحی بات
جب گوشت چکن وغیرہ بناتے ہیں تو اتنا تیل ڈالتے ہیں کہ آپ کیا کیا بتائیں آپ کو اگر ایک پلیٹ سبزی ہے نا تو اس میں تو آدھی آادھی کٹوری تو تیل نکال دو آپ
بالکل بالکل صحیح بات ہے چلیے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ نے بہت اچھے اچھی باتیں بتلائے کھانے کے بارے میں ان شاء اللہ پھر بات ہو گئی خدا حافظ-
الحمد اللہ خدا حافظ السلام و علیکم ورحمتہ اللہ-
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ-